تھا میں کال کروں گی واپس
کیوں
ہ میری نظر ہی ہٹی تھی نظر ہٹی درگٹنا گٹی گ اس میں مات اب نظر پڑی نا سامنی ہے یہ ہے نا یہ کیا بولتے اسے یاد نہیں آ رہا ہے مجھے یہ اس میں متر رنگ بھی نکلتی ہے آپ کو نکلتی ہے
ہاں اور کیا
مجھے تو رنگ نہیں نکلتی بی بھی مجھے مسائل ر گا ہاں سگم
وسے ک دے ہو
ہوں
ہاں ہاں ہاں ہاں اچھا سے
ہ اچ
ہاں ٹھیک ہی ہے
قی تو ب کرڑیںی
ٹھیک ہے آپ بولو میں نے آپ کو پہلے بھی بولا آپ اپنے آ کو آپ اپنی پاؤں پہ خود کلہڑی مارتی ہو کوئی آپ کو مارنے نہیں آتا ہیلو
ہیلو
وہن کا بد سوستھلا
ارے بات تو کرو کیا ہو گیا آپ کو
گسون
ہلو
ہوں
مجھے کیا میں بات کروں گی ہیلو سروت س گ سر
بول
ہاں اللہقب میں سے
ایک ک تھا
ہلو ہاں آپ خود اپنی پاؤں پہ کولہڑی مارتی ہو
ہاں بتاؤ کیا کہہ رہی تھی آپ
میں کچھ نہیں بول رہی تھی آپ بتاؤ آپ کہاں جاتی ہو
جو میں یہی تھی پھر سے فون آ گیا تھا اس لیے میں نے سوچا
کون سا فون کس کا فون
ہا
کس کا فون آیا تھا
میں نے ابھی بولا جہاں آپ نے بولا تھا نا جانے کے لیے
ہاں ہاں ہاں کیا بولا
کو پت وہ کنی خطرناک ہے
کیا بولا
وہ مجھے ایک کام کے لیے بول رہی ہے مطلب پرسوں سے بول رہی تھی وہ کام کرنا ہے آپ کو لیکن پانچ ہذار لگتے ہیں اب میں نے اس کو سیدھے بولا کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے آپ تھوڑا سا ویٹ چلو وہ بورے مجھے فورس کرری آدھا ڈالو آدھا ڈالو پھر بعد میں آدھا ڈال نا اب ابھی بھی فون کیا میں نے اس کو بولا اگر آپ پھر اسکالر شپ نکلنے تک ویٹ کروں گی
تو ٹھیک
ٹھیک ہے میں پھر اسی ٹائم دوں گی جب نکلیں گے تو پھر بناؤ کیا بنانا ہے ہمیں بہود آ د ڈالو پھر آدا اس کے بعد
پہلے ہمارا آدا دے دو واپس
میں نے کہا میں نے اس کو کہا یہ کیا بول رہی ہے میں نے اس کو کہا پھر ابھی میرے پاس نہیں ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کرو میں اس کو بولتی س اس کے لیے اس کے لیے وہ بار بار فون کرتی ہیں
ہاں اس کے لیے نہیں
اس کے لیے نہ یہاں سے اٹھاتا تی ہے اتنے بجے ک ب رہو نا آپ کا کام ہو گیا اس سے مجھے کل بولا آپ کا کام ہو گیا تو میں نے بولا کیا چلو ٹھیک ہے پھر میری دو مسائل تو نکلی ہوگی نا اس اب میں اس کو تو مسائل مانگ رہے تھے وہ بول رہی ہے کیا چلو میں آپ کو یہیں سے فون کرتا ہوں مطلب نہیں ہوا ہے کام
ہاں
ہاں جب کام ہوتا تب دو میں سے سائل بھی ہوتی
ہاں
جب ڈومسائل ہی نہیں ہے تو کام کیسا؟
ہاں
تو تو
اب مجھے نا وہ ڈاکومینٹ ہی واپس ملتے نا
ہاں ہاں وہ تو ملیں گے کوئی بات
اور سناؤ
آپ سناؤ آپ نے کیا بنایا اس کھانے میں
مما ساگ صاف کر رہی ہے
ہوں
باقی کیا سنا ہے اور
باقی آلو بول رہی ہے ماما بناؤں گی
ہم نے بھی پیاز اور آالو بنائے کل شام کو وہ بھی بنا کے ہے اب دیکھیں گے شام کو مت کچھ بنائے
وہ کیوں نہیں کا یہ پھر کل والے
کیا کر والے
آلو
کاں ہے نا کل بھی شام کو بھی سھ اور دن کے لیے بھی
اچھا ٹھیک یہ بات تو ٹھیک ہے
اور
بس آ بولو
شکر ربابہ مجھے نا یہ ایئر فون کو ہوتا ہے نا سامنے ب رابر والا ایئر فون کو ہوتا ہے نا سامنے برابر والا
ہاں
وہ پت نہیں وہ گھوم گ
ہاں ہاں
تو اوپر سے میرا نہیں ہے میری بہن کا ہے وہ مجھے مار ڈالے گی
کیوں
میرا نہیں ہے نا اس لیے
اچھا ٹھیک کوئی بات نہیں
کپڑے کتنے ہوتے ہیں نا روز روز دھونے کے لیے میں تو پاگل ہو جاؤں گی کسم سے مج سمجھ نہیں آ رہا ہے میں کیا کروں میں کیا کروں میں کیا کروں
کیوں کیا ہو
مجھے مل گیا میں نے وہ سڑکی بولا سڑکی سے کھییا سیڑی سے جان سے مارا وہ بہار والے دروازے پہ پہنچا ہے
کیا؟ مل گیایا برابر
ہاں ہاں
اچھی بات ہے
اچھا مجھے بولو گی بات ایک
ہاں بولو
مجھے بنانا راج کھانے کے لئے کچھ اچھا سا یونیک سا م سے کچھ آئیڈیا تو مجھے کچھ آئیڈیا دے دو اور تو اور اس کے ساتھ ساتھ میری میری ہیلپ کے لیے بھی آ جا
ارے میں کیسے آ سکتی ہوں میں نے تو بولا آپ کو میں نہیں آ سکتی
اور سنائیے آپ کچھ نیا اچھاچ سا نیا سا
بس ابھی نا میرے دماغ میں دو باتیں گھوم رہی ہے اور پت ہی ہم ہماری کوئی بات گھومے اور ہم کر کے آ سکتے ہیں پھر ایک تو یہ جو یہ اکاؤنٹ ڈیٹیکٹ ہوا ہے اماؤنٹ دوسرا یہی عورت جس سے آپ فون پہ بات کر رہے تھے دونوں میرے دماغ میں گھوم رہے اس عورت کا اتنا بھی ٹینشن نہیں ہے جتنا مجھے اس اکاؤنٹ خراب ہوا
کوئی بات نہیں ہو جائے گا ٹھیک مجھے بولو نا بات ہی یہ انہوں نے کیا بولا پھر آپ کو
ابھی کچھ نہیں وہ ویریفیکیشن کر رہے ہیں
اتنا ٹائم لگتا ہے انویسٹیگیشن میں کتنے دن
ہم نے آٹھ دس دن لگائے
یہ تو زیادہ ہو رہا ہے
اب ایسی حک مت ن کوئی کسی کے مطلب باندھ دے گا کوئی کسی کے ساتھ پوری پرفیکشن سب مطمئن ہو کے بات ہوتی ہے
صحیح ہے آپ کی بات میں نے کہا لیکن یہ تو زیادہ نہیں ہو رہا ہے
نہیں مجھے نہیں لگتا زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے بھی ٹائم دیا ہے نا
چلو کوئی بات نہیں جب آپ کو لگتا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک
ہاں ہم نے بھی ٹائم دیا ہے نا
کوئی بات نہیں
ہاں اور سناؤ
آپ نے مجھے بولا ہی نہیں کیا بناؤ میں
میں نے کہا نا مجھے آج خود آئیڈیا نہیں ہے کیا بناؤ گی آپ
کیوں؟ ٹ
ایسے کچھ پتا ہی نہیں ہے نا
پھر بھی کچھ خاص جو آپ کے گھر میں بنتا ہو
نہیں کچھ خاص تو نہیں آج ہمارے گھر پہ سیدھے ساگ بن رہا ہے
آج تو تو روز کا کہہ رہی ہوں نا
میں وہی بول رہی ہوں اور جو بن رہا ہے میں وہی بول رہی ہوں
ج کوئی نہیں
ہاں آپ سناؤ نانی کا کیا رد عمل رہا کیا رد عمل ہے
مجھے تو یہ وہ تو ٹھیک ہے مجھے تو یہ ٹینشن ہے میں اپنے سامان کو دیکھ دیکھ کے کہیں پاگل نہ ہو جاؤں
اب کیا کرنا ہے کچھ نہ کچھ کر کے تو یہ اس سامان کو پہنچانا ہے مجھے یہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ آ لوگ کو کتنے دن لگیں گے وہاں سیٹل ہونے میں
سیٹل ہونے کی بات نہیں ہے وہاں یہ پہنچتا نا پھر انسان ر
ہاں رجج نہیں کرتا
کو بھی لیکن پہلے پوون پچنا چاہیے اچھے سے آرام سے
ہاں یہ بات صحیح ہے یہ بات صحی ہے
بیا پررابلم تو ویا اصل
ہاں اصل میں نا اپ آپ کو یاد ہے آپ نے کتنی کالس کی
شاید پانچ بھی ہے
اچھا
ہوں ہوں
ٹھیک ہے
اور
بس ٹھیک ہے آپ بتائیے
اور بڑوا
ابھی تو کچھ پتا نہیں ہاں بولو
کیوں پتا نہیں ہے کچھ
ابھی ایسے ہی پتہ نہیں ہے کچھ آپ سناؤ آپ کیا کر رہی ہو کیا کرنا ہے کب جاؤ گی بازار
کچھ نہیں میں بس ابھی گھر کا کام کر رہی ہوں اسی کے ساتھ بزی ہوں جب کام ختم ہو جائے کام ختم ہو جائے گا تو میں چل جاؤں گی
اچھا مطلب دوپہر سے پہلے
دوپہر سے پہلے کہاں جا سکتی ہے
اب تو ساڑھے بارہ بج گئے ہاں
وہ تو پاسبل ہی نہیں ہے
ہاں اب تو سھے بارہ پسے ہے
بہ نا
یہ بات تو صحیح ہے یہ بات تو صحیح ہے غلط نہیں ہے آپ کی بات اور پہلے ان کو کھانا وانا دینا تو اس کے بعدب
ارادہ تو ویسے میرا بھی بی ہے
ہاں اچھی بات ہے اشو وسی کو بات ب تو
ہ ج
کیا بہن والوں کے سسرال والوں نے مان لیا
ہاں ہاں وہ تو ان نے پہلے بھی نہیں مان لیا
اچھ بس ٹھیک آپ سنائیے
وہ تو ہم نے ان کو پہلے ہی بولا ہے صرف پتہ نہیں کیوں ان کو اچانک سے
ہاں یہ بات تو ہاں ہاں یہ بات تو ہے
ہوں تو اس لیے انہوں نے بھی زیادہ نہیں کیا ہوگا
چلو ٹھیک ہے بعد میں ملتے ہیں اور تھوڑا رک جانا ابھی میں آپ کو ٹم مس کال کرتی ہے تھوڑا سا رک جائیں